ہاں ٹھیک ہو بائی جان
ہاں ٹھیک آپ ٹھیک ہو جائیں
ہاں ہاں ٹھیک ہاں جو آپ ہمارا آج کا ٹاپک رہے گا نا وہ ماحول کے بارے میں رہے گا ٹھیک ہے
ہ
ماحول جیسے کہ ہمارا جو ارد گرد موجود وہ تمام چیزیں ہے ہے کہ نہیں جس میں ہوا آتا ہے ہماری زندگی آتی ہے پہاڑ آتے یہ کہ نہیں درخت آتے ہے جانور آتے ہیں انسان آتے ہے پیڑ پودودے یہ تمام جو بھی ہم دیکھتے ہیں نا یہ سب ماحول میں آتا ہے ہاں
اور ماحول میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں بھائی جان جیسے آپ نے ب رہ فضا ہوا اتی ہے
ہاں ہوا ہوا
جی بجر اور پہاڑ آتے ہیں اور پہاڑ جو میرے مطلب پہاڑوں کی بات کی جائے بہ جان تو پہاڑ ایک کیسی ا العلہ تعالی کی مطلب وہ بنائی ہوئی چیز ہے جو مطلب جب مطلب آخری مطلب جو قیامت کا وقت ہوگا نا بھائی جان تو جو وہ پہاڑ ہے وہ ٹوٹ جائیں گے وہ کی مطلب نشانی ا زن قیامت کہ جب پہاڑ ٹوٹے گی اور پہاڑوں کی یہ ایک ا مطلب خاصیت ہے کیونکہ پہاڑوں پہ مطلب جن جنگل ہوتے نا بچان
ہاں
اس میں وہ جو پیڑ لگا مطلب پیڑ لگائے ہوئے ہوتے ہیں وہ کتنے مطلب دل کو سکون دینے والی وہ ہوا جو وہاں پہ آتی دے
ہاں اس سے تو صاف ہوا آتی ہے آکسیجن تو انیں سے ملتا ہے نا اسی سے ہم زندہ رہ پاتے ہیں ہے کہ نہیں ہاں اور زندگی کا دار مدار ہم سانس لینے کے لیے ہوتا جو ہوا ہے نا وہ ہم لیتے ہیں کیونکہ اس سے ہم جو ہے آکسیجن لیتے اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور جو پیڑ پودے ہمارا وہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور وہاں سے آکسیجن چھوڑتے ہیں ہاں اگر ہمیں ان پیڑوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے ہاں ان کو کاٹنا نہیں چاہیے اگر کاٹے کے جو بڑے بڑے پیڑ ہوتے ہیں نا
جی بھائی جان
جو پیڑ کئی پیڑ سوکھ بھی جاتے ہیں ان کی جگہ ہمیں نئے پیڑ لگانے چاہیے کیونکہ یہ ہمارے د ہی ہے کہ نہیں
جی جی بھائی جان
ہاں اور یہ جو درخت ہے نا یہ جو بارش لاتے ہیں اور گرمی کو کم کرتے ہیں کہ نہیں ہاں ہاں آپ دیک ہو کہ باہر کے دیشوں میں وہاں پر پیڑ ویڑ نہیں ہے دیکھو وہاں پر کتنی گرمی ہوتی ہے ہے کیا نہیں
اب گرمی کا ہی موسم چل رہا ہے تو کتنی گرمی ہے بھائی جانا مطلب شہروں میں کتنی گرمی ہے مطلب ہ مطلب آ جا کے آپ بات کرو جموں میں مطلب ایک انسان باہر نہیں نکل سکتا ہے دن میں کیونکہ ان یار دھوپ جو ہے نا مطلب آج کل تو گرمی پڑ رہی ہے وہ چپل چپلیں جو ہے نا بھائی جان وہ روڈ کے ساتھ مطلب
چپک جائے تو ہاں ہ
اور ہمارے یہاں کیا مطلب جہاں ہم رہتے ہیں میں کشمیر میں رہتا ہوں بھجن یہاں پہ اتنی ٹھنڈا موسم ہے کیونکہ یہیکن کی وجہ سے پیڑوں کی وجہ سے ہے نا بھجان
ہاں
جب یہاں پہ پیڑ ہے تبھی تو یہاں پہ ٹنڈک مطلب محسوس ہوتی ہے کہ انسان کو تبھی ہم دن میں بھی باہر نکال سکتے ہیں ہم مطلب اچھی اچھی ہوا لے سکتے ہیں ایک انسان کے لیے یہی ضروری ہے کہ ایک پانی صاف ہونا چاہیے ہوا صاف ہونی چاہیے چ یہ بس وہی کافی ہے ایک انسان کے لیے اس کے سکون کے لیے اور دوسری چیز بات کی جائے ہمیں آپ نے بولا ہمیں پیڑ نہیں کاٹنے چاہیے جیوا ہے نا پیٹ نہیں کاٹنے چاہیے مگر جو اپنے مطلب پیڑ بھی ضروری ہے مطلب ایک انسان کے لیے کیونکہ گھر کے آپ دیکھ سک آج کل بڑے بڑے گربن جا رہے ہیں ان کے اوپر جو چھت آتی ہے نا وجن
ہاں وہ اننی پیڑھی کی آ ہے نا پیڑ کی آتی ہے نا ہاں لکڑی سے ہی تو بنتا ہے لیکن ہمیں استعمال بھی ایسے ہی کرنا چاہیے نا جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے وہ پیڑ کاٹا کچھ کام کے لیے اس کو استعمال کیا اس کی جگہ ہمیں اور
جی بھائی جان کیونکہ اگر ہم ایک پیڑ گڑیں گے جو کاٹنے والا ہوگا اسے یہ بھی سنا چاہیے اسے اگر میرا فائدہ ہے تو مجھے بھی تھوڑا سا فائدہ دینا ہوگا ان کو کیوںکہ اگر وہ ایک پیڑ کاٹے گا اس کو دو تین چار پیڑ لگانے م نہیں لگے ہے کہ نہیں بان تو ایسے کوئی ماحول فرق نہیں پڑے گا اب بعات کی جائے ہمارے دوسرے مطلب ماحول کے جس میں مطلب کچرا وغیرہ ہم مطلب پھینکتے ایسے بھ جان آپ نے دیکھا ہوگا آج کل مطلب شہر میں تو میں نے ایک بات مب وہ کہ مطلب نظر انداز کی میں نے کیونکہ میں مطلب دیکھ رہا ہوں شہر کے لوگ جہاں کی وہ مطلب ہے نا وہ کچرا ہے نا ان کا شہر کے لوگوں کا نکلتا ہے گھروں سے کچرا وہ روڈ پہ نہیں آتا ہے روڈ پہ نہیں ہوتا ہے بائی چانس وہاں پہ گورنمنٹ نے وہ مطلب فیسلٹی دی ہے وہ کچرا گاڑی آتی ہے ان میںچرا کچرا گاڑی میں گچرا مطلب جاتا ہے نہ روڈ اتنی صاف ہوتی ہے اتنی صاف ہوتی ہے کہ بات ہی مت کرو اور گاؤں میں میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ گاؤں کے لوگ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہاں پہ یہاں گورنمنٹ کا تھوڑا سا یہاں پہ نام مطلب میں لوں گا کہ گورنمنٹ یہاں گاؤں کی مطلب اتنی مطلب کیئر نہیں کرتی ہے جتنی شایدگی کرتی ہے ہے کہ نہیں بھ جان اگر ہاں آگے مطلب آج کل آ دیکھ دیکھا جائے تو گاؤں کے لوگ کہیں پہ بھی اگر کچرا وہ ھییننک دیتے ایسی جگہ مطلب پ ایسی ایسی اس سے بدبو آتی ہے مطلب وہ جب انسان وہاں سے چلتا ہے وہ اس کہ وہ اندر جاتا ہے وہ بدبو اندر جاتی ہے کیونکہ ایک انسان کی
جی جی جی وہ آ ہ صاف ہا ہاں ہاں انسان تو گہندا ہو ہاں اسی لیے تو میں بول رہا ہوں نا کہ ماحول اگر صاف ہوگا نا تو صحت مند ہر انسان ہوگا ہے کہ نہیں اگر گندا ماحول ہوگا تو سب بیمار ہی ہوگے ہاں
وہی میں بول رہا ہوں کہ بھائی جان اگر ہم اپنے ماحول کو صاف رکھیں گے تو ہمارے لیے یہ اچھی بات ہے کیونکہ دوسروں کا ہاں مطلب ہمارے انسانات انسان ذات کے لیے بھی ضروری ہے جانور ان کے لیے بھی ضروری ہے آج کل اب جانوروں کی بات کی جائے تو جانور ہمارے لیے بہت مطلب گاؤں کے لوگوں کے مطلب ہوتا ہے کہ ایک بات تو ہے نا بھائی مطلب گاؤں کے لوگ جو پال جانور ہے نا وہ پالتے ہیں گائے گائی وغیرہ ان سے دودھ لیتے مطلب وہ ہائجینک دودھ ہوتا ہے صاف دودھ ہوتا ہے اس میں نہ کوئی
بک ہاں اور جو بازار سے وہ دور دور آتا ہے نا اس اس میں بہت ساری ملاوٹ ہوتی ہے اس سے بھی انسان بیمار پڑ جاتا ہے کہ نہیں
جی جی بھجن جی
ہ ہمیں گھریلو چیز ہے نا وہ زیادہ استعمال کرنی چاہیے کیونکہ وہ زیادہ صاف ہوتے ہیں ان میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے جی جی ہاں کیونکہ ہم جو بھی چیز بازار سے لیتے ہیں چھوٹی سے ہویا بڑی سے بڑی سب میں ملاوٹ ہوتی ہے جو کھانے پینے کا سامان ہے ہے کہ نہیں ہاں اور میں یہ بول رہا تھا کہ خوبصورتی ہے یہاں پر بہت یہ کہ پہاڑ ہے دریا ہے باغ ہے یہ ہمارے روح کو سکون دیتی ہے اس لیے ہمیں ان سب چیزوں خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اگر ہم کسی باغ میں جاتے ہیں گھومنے کے لیے ہمیں وہاں پر کچرا ویسرا نہیں ڈالنا چاہیے اس کو صاف رکھنا چاہیے ہے کہ نہیں
جی جی
ہ
اور ہمارے لیے جو پہاڑ ہے وہ کسی جنت سے کم نہیں ہے
ہاں اور جو ماحول کے بغیر زندگی ہے نا ممکن نہیں ہے جی ج ہے کہ نہیں یہاں جو ہمارا فضا ہے وہ آلودگئی ہے کیونکہ گاڑیوں اور فیکٹریوں کا دوا ہے نا بہت سانس کی بیماریاں بڑھا رہا ہے تم دیکھ سکتے ہو کہ کتنا دھواں نکلتا ہے ان بڑی بڑی فیکٹریوں سے کارخانوں سے گاڑیوں سے بھی دیکھ کو کتنا دھواں نکلتا ہے
جی بھائی جان وہ بھی ہماری ماہول کو گندا کردیتی ہے
ہاں
ہوا کو گندا کر دیتی ہے فضا کو گندا کر دیتی ہے بھائی جان جو ہوتا ہے کہ جو پہاڑ ہے نا بھائی جان میں کہہ رہا تھا وہ ہمارے لیے جنت سے کم نہیں ہے اور ہوتا کیا ہے آج کل آپ دیکھا جایے تو سبھی لوگ چاہے باہر کا ہو مطلب کشمیر کا ہو
تے یہاں پر گھومنے کے لیے
گھومنے کے لیے آتے ہیں کہاں پہ آتے ہیں پہاڑوں میں جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے پہاڑوں میں کتنا سکون ہے میں نے خود مطلب خود میں نے دیکھا ہے کہ پہاڑوں میں مطلب جتنا سکون ہے نا کہیں پہ نہیں ہے بھائی جان
ہاں
جی بھائی جان ہوتا کیا ہے میں یہی اگر میری اگر بھائی جان آپ کو میں بولوں گا آپ گھومنے کہاں جاؤ گے مطلب جہاں پہ آپ کو سکون ملتا ہوگا
ہاں وہ صحیح بات ہے جہاں پر ہمیں مزہ بھی آئے گا سکون بھی آئے گا وہی پر تو ہم جائیں گے نا گھومنے
جی جی
ہاں جیسے کہ پانی کی آلودگی اس کا بھی ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے پانی کو گندہ نہیں کرنا چاہیے ہاں ہم جو گندا پانی ہے نا وہ دریاؤں میں ڈالتے ندی میں ڈالتے ہیں باتھ روم کی باتھ روم کا جو پانی ہے اس کو جوڑتے ہیں کس سے ڈالتے ہیں وہ ندی میں دریا میں اسے ہمارا پانی کم ہو رہا ہے پینے کے لیے کیونکہ وہ خراب ہو جاتا ہے نا اگر وہ کوئی انسان پیے گا بھی تو وہ بیمار پڑ جائے گا ہے کہ نہیں
جی جی
ہاں
اس لیے ہمارے لیے ہوا جو ہے وہ بہت ضروری ہے صاف رکھنے پانی جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے صاف رکھنا چ صاف رکھنا چاہیے اور اور صاف پانی پینا بھی چاہیے اور نہ ہمیں کبھی گندگی ڈالنی چاہیے نہ ہمیں پانی گندا کرنا چاہیے نہ کچھ اور اگر ہم دریا کی بات کریں جھیل ڈل کی ابھی میں بات کروں بھائی جان وہ مطلب سب سے مجے گندا ہے اور گٹیا لگنے لگا ہے کیونکہ
ہاں وہ تو سیاحوں نے گندا کیا نا ہم نے گندا کیا نا ہم تو سوچتے ہی نہیں ہیں کہ نہیں جی بھائی ہاں جی چلیے آپ سے بڑ کر بہت اچھا ہوا آپ سے بات کر کے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے السلام علیکم